وعلیکم السلام آپ ٹھیک ہو
ہاں آپ ٹھیک ہو
ہاں میں بھی ٹھیک ہوں
گھر میں سب ٹھیک ہے
ہاں آپ کے گھر میں سب ٹھیک ہے
جی الحمد للہ کھانا کھا لیا
ہاں آپ نے کھا لیا
ہاں میں نے بھی کھا لیا کیسا گیا آپ کا دن
میرا تو اچھا گیا آپ کا کیسا گیا
میرا بھی اچھا ہی تھا الحمد للہ اور لائبریری گئی تھی تم آج
ہاں میں گئی تھی تم گئی تھی
نہیں میں نہیں گئی تھی آج
سکوں
وہ تھوڑا سا میں بیمار ہو گئی تھی اسی لیے اور تم بتاؤ
اور اس میں کیا وہ ٹاپک ختم
ہاں آلموسٹ
توم پتاہ ہے آج جب میں مدراس مدراسہ سے گھر آ رہی تھی تو راستے میں کچھ ایسی باتیں سن سنی جن سے مجھے ا جن قمس
ہاں اس پہ تمہیں سوچنے پر مجبور ہونا پڑا
ہاں
یہ واقعی اہم موضوع ہے مجھے بھی اکثر لگتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں کئی جگہوں پر لڑکوں اور لڑکیوں کے درمیان فرق کیا جاتا ہے بتاؤ تم نے کیا سنا
میں نے دو عورتوں کو باتیں کرتے سنا ان میں سے ایک کہہ رہی تھی کہ اس کی بیٹی تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہے مگر گھر والے کہتے ہیں کہ لڑکیوں کو اتنی پڑھائی کی کیا ضرورت ہے یہ بات سن کر مجھے بہت افسوس ہوا
مجھے بھی افسوس ہوتا ہے کہ جب ایسی باتیں سنتی ہوں تعلیم اور انسان کا بنیادی حق ہے چاہے لڑکا ہو یا لڑکی دونوں کو سیکھنے اور اپنی صلاحیت کا کو نکھارنے کا موقع ملنا چاہیے
بالکل مجھے یاد ہے ہماری گلی میں ایک لڑکی رہتی تھی جس کا نام حنا تھا وہ پڑھائی میں بہت ہوشیار تھی ہر امتحان میں ا ہر امتحان میں اچھے نمبرات سے پاس ہوتی تھی لیکن جب وہ بڑی ہوئی تو اس کے والدین نے اس کی تعلیم روک دی
پھر اس کا کیا ہوا؟
وہ بہت مایوس ہو گئی اس کے سپنے ادھورے رہ گئے وہ وہ معمہ بننا چاہتی تھی اور دوسریے بچیوں کو تعلیم دینا چاہتی تھی مگر اسے موقع ہی نہ ملا
یہ واقعی دکھ کی بات ہے سوچو اگر اسے موقع مل جاتا تو وہ کتنی بچیوں کی زندگی بہتر بنا سکتی تھی اکثر جنسی ن برابری کی وجہ سے صرف ایک فرد کا نقصان نہیں ہوتا بلکہ پورا معاش شرا پیچھے رہ جاتا ہے
بالکل ٹھیک کہا تم نے مجھے لگتا ہے کہ ا جن نے بر باری کی ج جہالت میں ہے جب لوگ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ ل لڑکا ہر میدان میں بہتر ہے اور لڑکی کمزور ہے تو مسئلے پیدا ہوتے ہیں
ہاں جنسی ن برابری اور حقیقت یہ ہے کہ صلاحیت کا تعلق جنسی تفریق سے نہیں ہوتا بلکہ سے بہت سی لڑکیاں ایسے ہیں جو تعلیم تجارت اور دوسرے شعبوں میں نمایاں کامیابی حاصل کرتی ہیں
میں نے ایک مرتبہ اپنی دادی سے پوچھا تھا کہ پہلے زمانے میں لڑکیوں کو کام کام کیوں پڑھایا جاتا تھا انہوں نے بتایا کہ اس وقت لوگ لوگوں کی سوچ مختلف تھی اور زیادہ توجہ لڑکوں پر دیا جاتا تھا
یہ بات درست ہے لیکن وقت کے ساتھ سوچ میں تبدیلی آنی چاہیے اگر ہم پرانی غلط روایت کو پکڑے رہے تو ترقی کا سفر رک جاتا ہے
مجھے لگتا ہے کہ گھر سے ہی گھر سے ہی برابری کی تعلیم دینی چاہیے جب والدین اپنے بچوں کے ساتھ انصاف کرتے ہیں تو بچے بھی انصاف سیکھتے ہیں
بالکل اگر ایک گھر میں لڑکے کو ہر سہولت دی جائے اور لڑکی کو ہر وقت روک ٹوک کا سامنا کرنا پڑے تو اس کے دل میں احساس کم تاری پیدا ہو سکتا ہے
ایک دن میری پھوفھی کی بیٹی مجھے بتا رہی تھی کہ اس کے بھائی کو گھر کے فیصلوں میں شامل کیا جاتا ہے مگر اس سے کوئی مشورہ نہیں لیا جاتا وہ اس بات سے بہت اداس تھی
یہ بھی جنسی ن برابری کی ایک مثال ہے ہر فرد کی رائے کی قدر ہونی چاہیئے اچھی سوچ اور سمجھ کسی ایک جنس تک محدود نہیں ہوتی
مجھے لگتا ہے کہ لڑکیوں کو بچپن سے اپنے خیالات کا اظہار کرنے کی ہمت دی جانی چاہیے
اور لڑکوں کو بھی یہ سکھایا سکھانا چاہیئے کہ وہ اپنی بہنوں اور گھر کی دوسری عورتوں کی عزت اور قدر کریں جب تک دونوں کو صحیح تربیت نہیں ملے گی تب تک مسئلہ پوری طرح حل ہی نہیں ہوگا
بالکل مجھے ایک کہانی یاد آ رہی ہے ایک گاؤں میں دو بچے رہتے تھے ایان اور صبا دونوں بہت ذہین تھے ایان کو ہر قسم کی سہولیات دی گئی جبکہ صبا کو گھر کے گاؤوں میں مصروف رکھا گیا
پھر کیا ہوا
کچھ سالوں بعد ایان اپنی پڑھائی مکمل کر گیا سبھا بھی پڑھنا چاہتی تھی مگر اسے موقع نہ ملا ایک دن گاؤں میں تعلیمی مر مرکز کھولا اور سبھا نے وہاں د وہاں داخلہ لے لیا
یہ تو بہت اچھی بات ہوئی
ہاں چند سالوں میں میں صابا نے اتنی محنت کی کہ وہ گاؤں کے سب سے قابل خاتون خاتون بن گئی لو لوگ اس سے مشورہ لینے لگے تب سب کو احساس ہوا کہ صلاحیت کو تباد دینا کنا کتنی بڑی غلط فہمی ہے
اس کہانی سے بہت اچھا سبق ملتا ہے کبھی کبھی لوگ کسی کی قابلیت کو صرف اس لیے نظر انداز کر دیتے ہیں کیونکہ کہ وہ لڑکی ہوتی ہے
قاری صرف تعلیم تک محدود نہیں کچھ لوگ گھر کے کاموں کو صرف عورتوں کی ذمہ داری سمجھتے ہیں
ہاں جبک گھر سب کا ہوتا ہے اور اس کی ذمہ داری بھی سب پر مشترک ہونی چاہیے اگر ہر فرد اپنا حصہ ڈالے تو گھر کا ماحول بہتر ہوتا ہے
مجھے خوشی ہوتی ہے جب میں دیکھتی ہوں کہ کچھ گھروں میں بھائی اپنے بہنوں کی مدد کرتے ہیں اور والد بھی گھر کے کاؤ میں ہاتھ بٹاتے ہیں
یہ نئی اور صحت مند سوچ کی نشانی ہے معاشرے میں تبدیلی دھیرے دھیرے آتی ہے مگر آتی ضرور ہے
ایک اور بات جو مجھے پریشان کرتی ہے وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ لڑکی کی پیدائش پر خوش نہیں ہوتے
یہ بہت افسوسناک بات ہے بچہ اللہ کی رحمت ہوتا ہے چاہے لڑکا ہو یا لڑکی دونوں برابر
بالکل میں نے دیکھا ہے کہ بہت سی بیٹیاں اپنی والدین کی خدمت اور دیکھ بھال میں مثالیں کردار ادا کرتی ہیں
اور بہت سے بیٹے بھی اپنے والدین کی خدمت کرتے ہیں اس لیئے انسان کی قدر اس کے عمل سے ہونی چاہیے نہ کہ اس کے جنس سے
مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم بچوں کو بچپن سے انصاف اور برابری کا درج دیں تو مستقبلموشن ہوسکتا ہے
میں تمہاری بات سے متفق ہوں تعلیم تربیت اور اچھی سوچ ہی اس مسئلے کا اصل حل ہے
آج کل بہت سی لڑکیاں مختلف میدانوں میں کامیابی حاصل کر رہی ہیں ان کی مثالیں دیکھ کر دوسرے بچیوں کو بھی حوصلہ ملتا ہے
ہاں اور جب کامیاب خواتین کی کہانیاں سامنے آتی ہیں تو لوگ لوگوں کی سوچ ہی بدل جاتی ہے لوگ سمجھنے لگتے ہیں کہ قابلیت کسی ایک جنس کی جائیداد نہیں
مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اپنے گرد نوا میں بھی اس بارے میں آگاہی پھیلانی چاہیے
بالکل اگر ہم اپنے دوستوں اور گھر والوں کو بتائیں گے کہ مطلب ایسا نہیں کرنا چاہیے تو بہ زیادہ چینج آ سکتی ہیں ہمارے ماحول میں
میں نے فیصلہ کیا ہے کہ جب بھی مجھے کسی کے ساتھ ناانصافی ہوتی نظر آئے گی تو میں اس کے حق میں آواز اٹھاؤں گی
اور میں بھی یہی کروں گی خاموشی اکثر غلط روایوں کو مضبوط کرتی ہیں جبک سچ اور انصاف کی بات تبدیلی لا سکتی ہے
مجھے لگتا ہے کہ ہر لڑکی کو اپنے اوپر بھروسہ ہونا چاہیے اگر وہ محنت کرے اور حوصلہ رکھے تو مشکل راستے بھی آسان ہو جاتے ہیں
ہاں اور ہر لڑکے کو یہ سمجھنا چاہیے کہ برابری اس کے حق کو کم نہیں کرتی بلکہ پورے معاشرے کو مضبوط بناتی ہے
بہت خوب کہا تم نے جب سب کو برابر موقعے ملے ملتے ہیں تو تاریخی کی رفتار تیز ہو جاتی ہے
بالکل سوچو اگر آدھی آبادی کو پیچھے رکھا جائے تو معاشرہ اپنی آدھی صلاحیت سے محروم ہو جاتا ہے
اسی لئے جن سے ن برابری صرف عورتوں کا مسئلہ نہیں بلکہ پورے معاشرے کا مسئلہ ہے
ہاں اور اس کا حل بھی سب کو مل کر نکالنا ہوگا
آج کی ہماری گفتگو سے مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا
مجھے بھی مجھے امید ہے کہ ایک دن ایسا ضرور آئے گا جب ہر بچے کو چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی برابر عزت تعلیم اور موقعے ملیں گے
انشاء اللہ جب انصاف علم اور اچھی تربیت عام ہو جائے تو جنسی نا برابری کم ہو جاتی ہے
اور ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اس کی بہتری کے سفر میں ہم اپنا کردار ادا کریں
ہاں چلو اللہ حافظ